السلام علیکم بھیا
وعلیکم السلام کیا حال ہے
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
الحمد للہ میں بھی صحیح سے ہوں
ہوں
کیا ہو رہا ہے ویسے آپ
جی ابھی تو گھر میں ہے ناشتہ واشتہ کر کے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں بھی
اچھا کھانا وغیرہ ہو گیا ناشتہ واشہ وغیرہ
جی جی اور آپ کا ہو گیا
ہاں میرا بھی ہو گیا
جی
ہاں
اور ابھی آپ کیا چییک کر رہے ہیں
کچھ نہیں ابھی صبح میں اٹھا تھا تھوڑا طبیعت خراب تھا میرا تو میں نے
اچا
رات میں گیارہ بجے تک سویا پھر اس کے بعد رات میں اچانک میرا وہا بخار ہونے لگا تو ایک دو گھنٹہ کے بعد میرا اچانک نہیںین کھلا تو دیکھ رہا ہوں کہ پورا ہیٹ ہو گیا ہے شریر
ہاں
تو پہلے ہی سے گھر میں دوا تھا بخار کا تو وہ کھایا میں نے رات میں اچھا سا سو بھی نہیں پایا کار اتنا زیادہ تھا تو کہاں سے سو پاتا پھر کھاوے دوا کھا کر پھر صبح تو اٹھا چھ بجے پھر چھ بجے کے بعد تھوڑا گیا باہر گھومنے چائے وائے پیا ادھر یادو ٹی اسٹ وال آپ جانتے ہی ہوں گے
جی جی
تو وہیں میں نے چائے پیا
ہوں
پھر اس کے بعد وہاں سے نکلا تو پھر گھر پہ آیا اور ابھی آ کر ناشتہ واشتہ وغیرہ کر کر ابھی آرام سے لیٹا ہوا ہوں
اچھا
ہاں
جی
ابھی سوچ رہا تھا
ہم لوگ ہے نا سوچ رہے ہیں کہ مطب مطلب ادھر رانچی جانے کے لیے مطلب ٹینتھ کے بعد
اچھا
تو مطلب کیسا رہے گا جانا مطلب
دیکھیے رانچی اگر آپ لوگ کو جانا ہے نا
جی
تو آپوگ گرمی میں جاؤ کیونک ٹھنڈا میں وہاں کوئی مزہ نہیں ہے ٹنڈا میں آ لگ کچھ نہیں دھ پاؤ گے اگر گرمی میں جاؤ گے تو واٹر پارک بھی گھوم لو گے تم آرام سے
جی
واٹر ہم لوگ یہ اور مطلب بہت بڑھیا بڑھیا جگہ ہے رانچی میں ویسے گرمی کے گرمی کے موسم س دیکنے ٹنڈی میں آپ جا سکتے ہو وہاں پہ ایک بھی جو نہیں کھلا ہے
ا
ہاں اور دیکھو اگر آپ رانچی جا رہے ہو تو ضرور وہاں پر جانا نیوکلس مال ضرور جانا وہاں پہ بہت اچھا جگا ہے وہ
ہاں وہ نکلیوس مال اور مال آف رانچی ہو گیا
ہے نا
ہاںاں وہ تو مطلب مال آف رانچی تو پورا رانچی کا مطلب سب سے بڑا مال ہے ہاں وہ وہ توپال جی جی اور ابھی ایک اور مال بن بن بن رہا ہے شاید تو وہ ہاں مال آف فرانسس بھی بہت بڑا ہے وہ مال
اچھا
وہ ابھی مطلب بن رہا ہے اسٹارٹ ہی ہوا ہے
اسٹارٹ ہو گیا ہے بننا
ہاں ہاں ہاں سمجھیے کہ آدھا کام کمپلیٹ بھی ہو ہو گیا ہے
ارے ہمارا ج پلام کوئی ایسا مال نہیں بن رہا بس ایکگ مال ہے موہن سنیما ہال اور کوئی یہ سب بڑا مول نہیں ہے
جی جی مطلب پلاموں میں بھی یہاں بنانا چاہیے
ہاں ایک سٹی اسٹائل ہے بس وہ بھی اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے سٹی اسٹائل میں
جی مطب سمجھیے کہ دکان ہی ہے صرف
ہاں وہ دکان ہی اس کو مول تھوڑی کہیں گے
جی یہاں بھی مطلب کچھ گھومنے گھومنے کے لائق ویسا کچھ بنانا چاہیے اور مال و بھی
ارے یہاں پہ ہے نہیں لیکن سب کیا کرو گے یہاں کا آدمی سب سرا ریان ہے سب توڑ دے رہا ہے یہاں مرین ڈائی کتنا اچھا بنا تھا نیا نیا
ہاں مرین ٹرائب کے ہاں مرین ٹرائب کے مطلب بڑھیا وہاں تھا اور ابھی ابھی جا کے دیکھیے گا تو پورا آدھا سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے سہارا
سب بینچ توڑ کے گھر لے گیا اور اس پہ مدنی نگر کم والے کچھ بول بھی نہیں رہے
جی جی کیا ہی کر سکتے ہیں اب یہاں کا آدمی ہی ویسا ہے تو
ہوں یہ سب کام دیکھنا چاہیے نا ڈی سی او سی کو پھر ابھی ہم لوگ بہترا بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ بیترا میں بھی وہاں ٹکٹ وغیرہ لینے لگا بائک کو جانے دینے جانے نہیں دے رہا پلام قلعہ تو پھر جانے سے کیا فائدہ ہوگا ہم لوگوں کو
ہاں ہاں ہم لوگ بھی مطلب بیتلا گئے تھے تو بیتلا ہی سے واپس آ گئے کیونکہ پلام پلامو قلعت وہاں جانا نہیں ن دے گا
ہاں بائک سے جانے ہی رہا ہے تو جانے سے بھی تو کوئی فائدہ ہے نہیں
جی جی
ارے ابھی کیا کریے گا وہی چل ہی رہا ہے
ہاں اور ابھی تو پلامو میں ویسا مال وال بھی نہیں ہے اور کہیں گھومنے کے جگہ ویسے اگر ابھی نیا بن گیا نا تو وہاں سمجھے اتنا بھیڑ ہوگا اتنا بھیڑ ہوگا یہ پوچھیے مت جیسے ابھی گاندھی میدان بنا تھا جب شروات شروعات میں
ہاں ہاں بہت زیادہ بھیڑ رہتا تھا گام میں
میدان تھا تو ہم لوگ وہاں وہیں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو جیسے گاندھی میدان بنا نا شروعات میں تو دیکھتے تھے آپ کتنا بھیڑ تھا
بہت زیادہ بھیڑ ہوتا تھا اور اس سمے نیا نیا تھا تو بہت خوبصورت بھی لگتا تھا
جی جی اور ابھی جا کے دیکھیے گا نا کہ من ہی نہیں لگے گا وہاں بیٹھنے کا من نہیں کرے گا
عجیب پورا گندگی کر دیا پارک میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پہلے ہم لوگ کتنا بڑھیا اس کو میدان ہی رہنے دینا چاہیے تھا کتنا اچھا ہم لوگ کھیلنے جاتے تھے
جی جی مطلب ویسے ارنا شنکر ہے نا
ہوں
وہ مطلب ڈالٹن گنج میں ایک اسٹیڈیم جیسا آدمی کو کھیلنے کے لیے بنانا چاہیے تھا
ہاں جیس کہ پوولس لائن جیسے بنا ہے نا پوولس لائن
جی جی
ویسے ہی ایک بن جاتا نا تو پرفیکٹ ہو جاتا
ہاں یہاں شیوا جی فیلڈ ہے تو یہاں بھی سنڈے کو اتنا بھیڑ ہو جاتا ہے کہ کھیلنے کا وہاں من بھی نہیں کرے گا آپ کو بھیڑ دیکھ کے صرف
سنڈے کو تو سنت مریم والا اسکول والا بچہ لوگ جاتا ہے تو وہی لوگ سات آٹھ بجے تک کھیلتا ہے وہ لوگ ا وہ لوگ اتنا بھیڑ میں کھیلتا ہے باپ رے باپ
ہاں ہاں اور لڑکا لڑکی تو پورا سبھی سبھی لوگ جاتے ہیں نا وہاں
ہوں سب کچھ جیا ت گ اچھا نہیں لگتا ہے نا وہ سے کھیلنے میں
جی ہم لوگ بھی مطلب ایک ایک بار پہلے چل گئے تھے سنت میریم والگ کھیل رہا تھا وہاں پہ تو ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اپ کیا ہی کر سکتے ہیں اپ ان لوگوں میں گھس کے تھوڑی کھیلیے گا
ہاں فون پہ بات کر رہ ہیلو
جی جی
ا بس
اور آپ آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں کہ کچھ کام وام کر رہے ہیں
میں ابھی تو فی الحال پڑھائی کر رہا ہوں سوچا ہوں کہ کامرس میں نے اسٹریم لیا ہے الیونتھ میں
اچھا
الیونتھ ٹویلتھ کومر سے کروں گا پھر اس کے بعد وہ اکاؤنٹینٹ پر دھیان دوں گا اس پہ
جی جی
پھر گریجویشن ایم ایم اے سے گریجویشن کروں گا
جی
پھر اس کے بعد کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کا تیاری کروں گا نوکری مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اپنا بزنس میں آؤں گا
اچھا چلیے بڑھیا ہے آپ کا مطلب سب کا اپنا اپنا پسند رہتا ہے
ہاں
تو آپ آپ مطلب بہت اچھا سوچے ہیں کہ نوکری لگ جائے گا تو بڑھیا ہے نہیں تو بزنس بھی اچھا ہی ہے آپ مطلب ایسا جگہ بزنس کھولیے گا نا کہ وہاں چل جائے اچھا
ہاں اور دیکھو اگر بزنس چل گیا نا تو پھر نوکری سے زیادہ پسا کہا گ کہ آپ
جی جی ایسے میرا ایک بھائی ہے
ہوں
تو کلیرا بھائی ہے وہ سدق چوک پہ دکان کھلا ہے آر او کا تو ڈالٹن گنج میں ویسے آر او کا کہیں بھی مطلب ادھر دکان نہیں تھا تو وہ اچھا اچھا دماغ لگا کے وہاں کھول دیا یہ سنگھانیا روڈ جانتے ہیں نا
ہاں ہاں د ہاں سمج رہا سمج رہا
ہاں وہ وہی روڈ میں کول کھولا ہے ایک دکان مطلب ہو گیا تین چار سال
ہاں دیکھ لیے دیکھ لیے وہ جو ہارڈ ویئر کے بغل میں ہے وہ
جی جی
ہاں تو یہ سمجھ گیا ہے وہاں پہ شاید راجہ بھی آب اسی روڈ میں کام کرتے ہیں سر
جچھ جی نہیں وہاں تو وہ تو اس روڈ میں کام کرتے تھ سدیق چوک جیسے گئے نا تو کے جی اسکول والا روڈ میں کام کرتے ہیں وہ راجا بھی ہے
کہ اچھا اوپر چڑھ گئے اوپر ضرور چڑھ گیا نا
ہاں ہاں
ہاں ہاں سمجھ گی
تو وہ میرا بھائی شروعات میں بہت مطلب اسٹرگل کیا
ہاں وہ شروعات میں سب کو کرنا پڑتا ہے
جی جی تو اس کو من تھا بزنس کرنے کا تو اس کے پاپا بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے بزنس کی وجہ سے نہیں نوکری کرو تو ان کے پاپا کا سرکاری نوکری تو وہ بھی سوچے کہ میرا بیٹا کو بھیھی نوکری لگا دیتے ہیں تو وہ بولا کہ نہیں ہم بییدناس کریں گے تو ادھر ادھر کام کر کر کے وہ پیسہ پورا اکٹھا کیا اور پھر اپنا بزنس کولا کہ چلو ہم آر ا کا بزنس کھولتے ہیں اور اس کا شرو شروعات میں ایک مہینہ مطلب نہیں چلا ٹھیک س پھر بھی وہ ہار نہیں مانا س سمجھے اور پھر مطلب اس کا دوست لوگ ہو گیا پھر مطلب جتنا جان پہچان کا تھا تو سب کو وہ بول دیا کہ میرا دکان یہاں آ گیا ہے وہاں آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا مطلب دھندندا چلنے لگا اور آج اس کا اس کا منتھلی انکم آپ کو پتتا ہے دو لاکھ روپے کمارا بیٹھے بیٹھے
ارےب محنت کیا تب نہ کما رہا ہے
جی جی جب تک آپ محنت نہیں کرو گے نا تب
تو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اسٹرگل کر وہ اسٹرگل کیا پہلے تب نہ آج وہ کامیابی تک پوچا
جی
اور نہیں تو آپ ابھی ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ دو لاکھ روپے کما رہا ہے لیکن وہ دو لاکھ کمانے کے لیے کتنا محنت کیا اس کے پیچھے وہ خود جان رہا
جی جی
ہ ویسے کھانا وانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
جی کھانا وانا تو ہو ہی گیا اور ابھی کھانا میں ہم لوگ کھائے تھے روٹی اور چاول بھی بنے گیا تھا تو ساتھ میں چاول دال و سب کھا لیے
ایک ہی ساتھ سب خالیے نا
جی جی تو ابھی پھر مان لیجے بھوک لگے گا تو تین بجے کھا لیں گے پھر
ہاں یہ بات ہے اور اس مدعے پہ پئی بات ہوا آپ کا
جی ہاں ابھی تو ہوا تھا
تو کیا آکھیں نکل کر آیا
تو وہ بولا نا کہ مطلب جیسے ا ہ یہ کیاچی بولتے ہیں ہم کو بولا ہم کو وہ بولا نا
ہاں
کہ وہ بولا وہ بول رہا ہے نا کہ د ابھی مطلب دیکھ رہے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں اسی وجہ سے
اچھا
ابھی میرا آدھا گھنٹہ پہلے ہی بات ہوا تھا
ا تو وہ ساتھ میں تھا جو آپ کا دوست
جی نہیں نہیں
وہ آپ کے دوست کے ساتھ مٹھائییا
نہیں نہیں
ہ
تو وہ مطلب کل جب آیا تھا نا میسج
ہوں
تبھی تبھی تبھی یہ بات بولا گیا تھا تو ہم بولے نا چلو ٹھیک ہے تو وہ ب وہ بولا نا کہ ہم ہم بتائیں گے کل تو آج ہم آج میسج آیا نا
جی
تو وہ بولا کہ وہ بول رہا ہے کہ سوچ سوچ کے بتائیں گے
تو آپ نے نہیں پوچھا کتنا دن لگے گا سوچنے میں
ہم بولے کہ کتنا مطلب اتنا مطلب ٹائم لگتا ہے سوچنے ووچنے میں تو وہ بول رہا ہے کہ ہاں ہم آج پوچھیں گے اس سے سامنے